ہیلو السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام اور سنائی یہ سب بڑییا
ہاں جی سب بڑھیا اور آپ سنائیے آپ کے یہاں امی ابو کلا سب کہہ رہی آپ
سب خریت الحمد للہ اللہ کا
وہ تو ہے بھائی ہاں بھائی وہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ بھی سب کہے
اور بتائیے
اور بھائی جان ہاں بھائی سب وکے آپ کے یہاں کھانا پانا کھا لیا
کھانا کھا ل
اور سنے بھائی
بس بڑھیا آپ بتائیں اچھا کڈنی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں آپ اس جو کڈنی کے پیشنٹ ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا یا جانتے ہیں کچھ آپ اس کے بارے میں
نہیں بھائی ہم ہم فاسٹ فوڈ کے بارے میں بات کر کریں گے آج
اچھا
ہلو بھائی کیا ہمیں فاسٹ فوڈ کا زیادہ طرح سے سیون کرنا چاہیے یا گھر کا کھانا ہے ان میں سے کون سا کھانا ویسٹ رہتا ہے گھر کا کھانا ہے یا فاسٹ فوڈ
گھر کا کھا بیسٹ رہتا ہے میرا گھر کا کانا بھی میرا گھر کا کھانا بیسٹ رہے گا آپ فاسٹ فوڈ کی وہ بتائیے گا خوبیاں میں فاسٹ فوڈ کی برائیاں بتاؤں گا
بھائی میں خوبیا نہیں بتا رہا میں پوچھ رہا تھا آپ سے مجھے ویسے مجھے بھی پتا ہے کہ پاس پوڑ برا رہتا ہے فاسٹ فوڈ کی کوئی خوبیا نہیں ہوتی جی
نہیں خوبیاں ہیں فاسٹ فاسٹ فوڈ کی خوبی ہے جلدی بھی پیٹ بھر دیتا ہے وہ
ہاں وہ تو ہے میں یہی تو بول رہا تھا کہ بیمار جو بیمار نہیں ہوگا اسے بیمار کر دے گا
چ کاؤ اور اس کے اوپر پانی پیلو دو گلاس
اور صوب ہے وہ تو و پ تو اس کا نتیجہ جائے گا
ہاں
صبح آپ کو ڈائجیریا وغیرہ جو فاسٹ فوڈ سیون کریں گے اس سے یہ سمسیا آتی ہے
نہیں کسی کسی کا میدہ بھی مضبوط ہوتا ہے
وہ تو ہے بھائی دیکھا
لکڑ پتھر سب کھا لیتے ہیں
وہ تو ہے بھائی جان نہیں زیادہ تر ای سے ہمیں گھر کا کھانا کھانا چاہیے گھر کے کھانے کی برابر شھتا اور سوستھ
سستتا یعنی پیورٹی
پیورٹی ایک دم صحیح رہتا ہے
نام ہے یہ کہا جائے کہ صاف ستھرا
بت تو ہے بھائی
طاقتور
یہ تو ہے ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے صبح مارننگ ٹائم جب ناس تے میں زیادہ ترح سے ا آئلی آئلی چیز کا زیادہ اپیوگ کر رہے ہیں جیسے کہ پوہا وغیرہ چونک دیے بچوں کے لیے تو ہمیں ان کے لیے ایسی چیزوں کو روک کر ناشتے میں یا تو دودھ دیا جائے ان کے لیے دودھ سب سے بیسٹ رہے گا اور دوپہر کے ٹائم پھل وغیرہ اور
آج کل تو بڑوں کو دیکھ کے بچ اے بھی چائے مانگنے لگے
وہ تو ہے اور پہلے جیسے ہیل ٹی و تو نہیں رہے دیکھا ہوگا بچوں کو
بڑے بھی کیا چائے پیتے ہوں گے جو بچے چائے پیتے ہیں آج کل
وہ تو ہے گھر میں بنے گی تو سبھی پییں گے گھر میں نہیں بنے گی تو کہاں سے پیئیں گے
ہاں تو بڑوں کا تو نظام شروع سے خراب ہے نا نہ ن
وہ تو یہی تو ہے
پہ چلنا بس
یہ بات تو آپ نے بھائی بالکل صحی بولی ہے
اگر آپ چائے نہ دو چاہے بارے میں کچھو تو آ کے پیچھے پڑ جائیں گے
یہ بولتے ہیں ایک چائے تو ہے ایسے ہی پیتے ہیں آپ ایسے بھی بند کروا دو ہماری کو
ہاں ایک یہی تو چیز ہے
نہیں بھائی اپنی تو میں بتا رہا ہوں میں تو چائے نہیں پیتا
نہیں نہیں میں تو پیتا ہوں بھائی
نہیں ویسے بھی میں اپنی ریئلٹی بتا رہا ہوں میں سردیوں میں بھی کم پیتا ہوں
سردیوں میں تو کافی پیتا ہوں میں
ہاں بائی ویسے فاسٹ فوڈ کی کئی نقصان ہے جیسے کہ بھائی ہم نے خودا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم ٹھیلے وغیرہ پہ جاتے ہیں موموز یا چاؤمین پہ تو بہت ساری گندگی رہتی ہے اور کھڑھائی تو ایسی ہو جاتی کالی کالی اور ان میں کھااکرا آتے ہیں تو یا تو پیٹ میں جلن ہوتی ہے پیٹ میں جلن مچے گی سموسے وغیرہ کھاؤئے تو اس میں مسالے زیادہ ڈلتے ہیں اسی وجہ سے
زبان کے ذائقے کو ایسے انسان اپنے آپ میں بیماری پار دیتا ہے
ہلو
جی میں کہہ رہا ہوں زبان کے ذائقے کی وجہ سے انسان اپنے اندر بیماری پال لیتا ہے
یہ تو بات ہے بھائی آپ نے بالکل صحی کہا وہی تو ہے کہ ان کا جو بن
بس ذائقے کے لیے
یہ بات تو صحیح ہے بھائی آپ نے بہ تو ہے
انسان دو انچی کے زمان کے چکر میں دس انچی کا پیٹ خراب کر لتا یا پوری پانچ فٹ کی بوڈی
وہ تو ہے پر وہ مسالہ وہ بناتے ہی ایسے وہی حساب سے کہ جو کھانے کے لیے وہ ایک بار کھا لے تو وہ بار بار کھائے
تو یہی تو بھائی بیچنے کی ٹرک یہی تو ہوتی
ہاں بھائی بناتے اس طریقہ سے کہ جو ایک بار کھا لے تو وہ بار وار کھائے اسی کو آپ نے دیکھا ہو چامین وغیرہ کتنی نقصان کرتی ہے کئی کئی کئی لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں بھی شیمی نکلتی ہے پیٹ کے
ہاں ویڈیو وغیرہ آتی ہیں بہت ساری
م جی
لیکن نقصان تو بہت زیادہ ہیں اس کے آج کل چپس کے کولڈ ڈرنک کے فاسٹ فوڈ کے
کولڈ ڈرنکس میں بھی بہت ساری کولڈ ڈرنک سے بھی
اھا زظہر کہہ سکتے ہیں آپ
ہاں جی ب
جو آپ کو ایک م ختم نہیں کرتا تھوڑا تھوڑا کر کے مارتا ہے
یہ بات تو صحیح بولی آپ نے پر کیا کرے ہیں دوست آ جاتے ہیں تو پھر لے آؤ کولڈ ڈرنک کیا دیکھتے ہیں
ہ ہاں دو دوست آ جائیں تو آپ گھر کا بنا ہوا انہیں قوضاے سکتے ہیں تو وہ تو آپ گھر کی بنی ہوئی شکنجی دے سکتے ہیں انہیں دیکھو اگر آپ آپ کا آپ خود اپنے دشمن اور اپنے دوست اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو کولڈ ڈرنک کیا آپ وہ بھی پلائیے جو نہیں پلانا آئی
یہ بات تو سی ہے بھائی سی بات بلی بھائی آ نے
ج سے پیار ہے بہت سارے آپ نے دیکھ دا ہوگا کہ دوست ہیں جو سگریٹ پیتا لیکن بعض لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں وہ نہیں پیتے
یہ تو بات صحیح ہے بھائی ہم نے تو اپنی تو
ہیں بتائے آپ کو
بت ہے
کیا بھائی آ کولڈ ڈرنک پی لو م میں شیک پی لوں گا
صیح ہے
چاہیے نا کہ بھائی آپ نے کوولڈ ر لیلی بیس والی میں دس والی دودھ کسی لے لے لیتا ہوں
صیح ہے بھائی
لیکن وہی والی بات ہے نا تو نہ چاہے تو بہے ہزار ہے
ہم تو یہی بولتے ہیں کہ ہمیں زیادہ طرح سے
آپ فضائل اعمال کے بارے میں جانتے ہیں آپ فضائل امان
نہیں بھائی آپ بتا دو
ایک صحب ہو ہو جوو حضرت شیخ نے لکھی اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ تو نہ چاہے تو بانے آدار ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ دس باتوں کا منہ لیں گے اس بات کو ختم کرنے کی
یہ یہ بات تو آپ نے بھائی بالکل صحی بولا ہے
ہاں
نہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جب ہم کچھ چیز کھانا ہی نہیں چاہتے چاہے ہمارے یہاں ہمارے سامنے کوئی کچھ بھی کھائے جب ہمارے من من نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کھانا ہے اس سے ہمیں نقصان ہے تو ہم نہیں کھائیں گے
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ڈاکٹر جو ہے نہاری تو کاتے ہیں لیکن اس کا لکوڈ لکوئڈ اس کی بوٹل نہیں لیتے منع کرتے ہیں گ مت لانا یا پھینک دیتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت سارے جو وہ ہوتے ہیںا ڈاکٹر ابلی وینڈے کھاتے ہیں پہلے ہو نہیں کاتے
وہ تو ہے بھائی
ٹھیک
بھائی ویسے ہی ہمیں آئلی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اس سے موٹاپا ڈائبٹیز ہاں ایسی بیماری
اصل میں بتاؤں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں آپ انسان زیادہ تیل کھانے سے ممان ہو رہا انسان بیمار ہو رہا ہے زیادہ نکلی کھانے سے
وہی تو ہے سب چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے
کیا آ نے تیل خرید لیا کیا ہم نے تو وہاں سے لیا ہے اچھا ہے سستا ہے لیکن پتا نہیں وہ اندر ہی اندر آپ کے اندر کینسر کر رہا ہے شوگر کر رہا ہے بی پی کر رہا ہے تو پتا نہیں اندر ہی اندر ہو کیا رہا ہے آپ کے پاھ
ہاں یہ تو بھائی بالکل آپ نے صحی بولا
ہاں لیکن انسان جو ہے نا پیسہ بچانے کے چکر میں اپنا نقصان کر رہا ہے
یہ تو ہے تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں اپنی پوری زندگی کو ڈاو پر لگا رہا ہے پیسے ہمیں ہوئی لی چیزوں سے زیادہ تو ہمیں گھر کی چیزوں کا سیون کرنا چاہیے
بھائی گھر کی چیزیں بھی وہ کھانی چاہیے جو شدھ ہو
ہاں وہ تو ہے ج وہ تو ہے
پہ ایک مہینے رکھا ہوا پرانا گڑ کھا رہا ہے جس میں چھیٹیاں لگی اور آپ نے دھوپ میں رکھ کے س لیا ہٹا دی چیٹیاں تو آپ وہ غط کھا ہےا پلے
وہ تو صحیح ہے آپ نے صحی بولا یہ تو نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ دال وغیرہ لے کے آؤچ اچھی طرح سے بناؤ
اب دال جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں دال کو جو ہے آپ بگو ہیں
ہاں یہی
دال کو بھگویں چلو میں کو دوسری کال کرتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ایک
خدا حافظ